ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اور پر میں یہ کہے ہیں آپ
جی سب کھیلیا تھا آپ بتائیے
جی انشاء اللہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں بس میں یہ سوچ رہا تھا کیوں پیڑ پودوں کے بارے میں گپتگو کی جائے
جی جی بالکل کی جائے
کیونکہ نا ابھی موسم ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے ہر طرف ہریالی ہے تو ہمیں نہا اس ٹائم پہ پیڑ پودے بھی لگانے چاہیے کیونکہ وہ جو اس موسم میں نا ابھی دو یا تین مہینے بارش ہوتی ہے تو وہ ابھی پیڑ پودے جو بھی لگائیں گے وہ لگ جاتے ہیں تین یا چار مہینے میں اس کے بعد اس میں پانی دیتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ پورا ایک سال اگر وہ رہ جاتے ہیں تو وہ آگے گرو کر جاتے ہیں نہیں تو کیا ہے کہ جیسے ہم گرمیوں میں پیڑ پودے لگاتے تو اس ٹائم پہ نا ان کو ٹھیک طریقے سے پانی نہیں مل پاتا ہے موسم بھی اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ سوکھ جاتے ہیں
جی جی جی یہ آپ نے بالکل کہاں صحیح کہا میں نے بھی آج منج مندر کے اور مسجد کے باہر باہر لگے پیڑ دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا میں میں راس کہس راستے میں جب ہاں کافی بہت بڑی خوشی ہوئی
جی کیا ہے کہ جیسے ہم تو کیا ہے کہ ابھی تھوڑا گاؤں سے دور رہتے ہیں اپنے تو ہم نے کیا ہے کہ اپنے ایک کھیت میں لگائے ہوئے ہیں ہم نے کیا کہ نیبو کے پیڑ لگائے ہوئے ہیں
چھا
کہ امرود کے پیڑ بھی لگائے ہوئے ہیں اور جو آپ نے ایک سنا ہوگا گاؤں میں ہوتا ہے ایک کھا بہ ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے بھی لگائے ہیں ہم لگ بھگ ا ایسے بیس پیڑ لے کر آئے تھے تو وہ ہمیں لگ بھگ ایسے کچھ پچیس سو روپے کے پڑے تھے
اچھا اچھا جی جی پیڑ پودے تو بھگوان کی اللہ کی بہت بڑی ممان نعمات ہے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں پھل دیتے ہیں چھایا دیتے ہیں اور ہمیں ٹھنڈک بھی دیتے ہیں اور اگر پیڑ نہ ہو تو گرمی اور پردوشن بڑھتا بہت بڑھ جائے گا
جی انشاء اللہ یہی تو اسی لیے تو ہم نے بھی پیڑ لگائے ہیں کہ انشاء اللہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے پرکرتی کے لیے تو کم سے کم اتنا کر ہی سکتے ہیں کہ ہم کچھ پیڑ لگائیں اپنے آس پاس کا ماحول تھوڑا اتنا جیسے آپ نے سردی ابھی گرمیاں میں دیکھا ہوا کہ کتنی گرمیاں پڑی تھیں ایک دم مطلب پ کے ٹائم پہ باہر نہیں نکلا جاتا تھا تو ہم جتنا زیادہ پیڑ لگائیں گے تو اتنا زیادہ ٹیمپریچر کیا ہے کم رہے گا اپنا کم رہے گا تو اپنا جیون بھی اچھا رہے گا
جی جی جی بالکل صحیح کہا میں نے تو سنا بھی ہے کہ پیڑ تو گرمی میں بہت لگانے چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے اور ان کی دیکھ بھال اچھی سے اچھی طریقے سے کرنی چاہیے اور میں نے یہ بھی بھی سنا ہے کہ پیڑ لگانا تو نیک کام کام مانا جاتا ہے اسلامی پرمپرا میں پیڑ لگانا اور اس سے لوگوں جانور یا پچیوں کو لابھ بہت ہونے کا کام مانا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ پیڑوں سے ہمیں بھی تو بہت سے ملتے ہیں پر ہم کو چھایا بھی مل جاتی ہے اور بہت ہمیں اپنے گھر اور محلے میں بھی پیڑ لگانے چاہیے جس سے ہمارے آس پاس آکسیجن کی ماترا زیادہ رہے اور نی پیپڑ اور برغدار امود جیسے پیٹ پریاورن کے لیے بھی اچھا ا ہوتے ہیں ان سے پریاورن بھی اچھا ہوتا تا ہے اور یہ ہمارے کام میں بھی بہت آتے ہیں بچوں کو بھی پیڑ کا مہتو سکھانا چاہیے تاکہ وہ پرگتی کی رچا کریں نہیں تو آج کل تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پیڑوں کو کاٹتے ہیں مطلب کہ وہ تو پیڑوں کو لوگ آج کل اپنی ویوستھا بنانے کے لیے اپنے آرام کو کرنے کے لیے پیڑوں کو ہی زیادہ استعمال کرتا ہے دیکھو تم زیادہ ہے دیکھو آج کل ہر گھر میں کم سے کم تم کو چ کچھ نہیں تو چار یا پانچ سے زیادہ بیڈ کلسی میز یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ملی جاتی ہیں فرنیچر وغیرہ یہ سب کہاں سے آتا ہے لکڑی سے لکڑی کہاں سے آتی ہے پیڑوں سے تو ہمیں انہیں کاٹنے سے بھی بچنا چاہیے اگر ہر انسان ہر سال ایک پیڑ لگائے تو پریاورن کافی بہتر ہو سکتا ہے
ہاں یہ تو ہے ہی جیسے اگر آپ نے ہماری سرکار کو دیکھا ہوگا تو وہ کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ ویسے تو بولیں گے کہ ارے پیڑ لگانے چاہیے اپنی پرکرتی کو بچانا چاہیے لیکن ہماری سرکار ادیوگپتیوں کے ساتھ مل مل کے ن آج ک کتنے پیڑوں کو کاٹ رہی ہے اس سے کیا ہے کہ بہت زیادہ پردوشن ہو رہا ہے اس کا کے ساتھ ہی ہمارا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے ہمارے جو ملک کا جیسے کہ ابھی آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ جو کہ امر ناتھ میں جو یاترا ہوتی ہے وہ پر کیا شولنگ کیا ہے کہ وہ جم جاتا ہے برف سے جم جاتا ہے تو وہ کیا ہے چار ہی دن میں ڈہ گیا وہ کیا ہے کہ مطب گھل جاتا ہے نا برف ہو تو وہ گھل جاتی ہے کیوں اب کیا کہ ادھر کی سائڈ پہ بہت سارے پیسے والے لوگ یہ کر کیا ہے کہ اپنے ہوٹل بناتے ہیں کوئی ہمنے مکان بنا رہا ہے
ہاں
پہلے پہاڑوں کو سمتل کیا جاتا ہے کیا کہ پہاڑ ان کو کیا ہے سمتل کیا جاتا ہے وہاں س گڑوں وہ کاٹا جاتا ہے اس بعدن کار ہوتا ہے وہاں دھول نکلتی تے ہیں یہ نہا
ہر گا
کہ اس سے کیا ہے کہ اپنی پرتھوی کا ٹمپریچر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے تو اسے نا ابھی چار ہی دن میں جو س مطلب پورے مہینے تھا چار ہی دن میں مطلب گھل گیا تو یہ ہمیں بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف ہماری جو حک مت ابو کے دیے ایک پیڑ ماں کے نام اور دوسری وہی حکومت ہماری ہے کہ ادیوگپتیوں کے ساتھ مل کے نا پیڑوں کو کٹائی ابھی آپ نے ہوگا کہ سب سے پہلے ایک ڈھولک باد وہ تھا نیا جنگل جس میں کیا ہے بت پرانا جنگل تھا اپنے جے پور کے پاس میں وہ پورا کٹوا دیا جس میں بہت سارے پو بچی تھی میں نے تو ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ اس میں ایک ہاتھی ایک جی س بی والے کو روک رہکھ تھا آتی آ کر جیسی بھی والے کو ب آپ یہ سوچیے کہ ایک جانور ہے وہ بھی پڑ کاٹنا کتنا نان ابڑ جائیں گے وہ آ کے جی والے کو روکا لیکن انسان اتنا سمجھان نہیں ہو پا رہا ہے کہ اگر ہم پیڑوں کو کاٹیں گے تو بوشیہ میں کتنا اتنا زیادہ نہیں پنے والا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ا
میں بھی آج ٹھیک س آ جب مطلب کی مندر کے لیے جا رہی تھی سوری نواز کے لیے جا رہی تھی تھی تو بعد میں پارک میں ٹہلنے گیا گئی تھی وہاں چالو تھا مطلب ہرے برے پیڑ اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر دل کو بہت سکون مل ملا اور صحیح کہوں تو جب انسان پرگتی کے بیچ ہوتا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی میں میں متوں کا احساس ہوتا ہے پیڑ پودے صرف سندرتا ہی نہیں بڑھاتے بلکہ ہماری زندگی کے لیے بھی بہت کچھ بہت ضروری ہے اگر پیڑ نہ ہو تو ہمیں صاف ہوا کہاں سے ملے گی پیڑ کاربن ڈ آکسائڈ بھی اپنے اندر لے کر آکسیجن چھوڑتے ہیں یہی آکسیجن ہماری سانسوں کے لیے ضروری ہے آج کل شہروں میں پیڑوں کی سنکھیا کم ہوتیا ہوتی جا رہی ہے نہیں نہیںئی عمارتیں بن رہی ہیں لیکن اتنے لیکن اتنے پیڑ نہیں لگائے جا رہے اسی وجہ سے گرمی بھی پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے صحی بات کہوں تو پہلے گاؤں میں بڑے بڑے نیب برگر پیپل آم کے پیڑ ہوتے تھے لوگ ان کی چھایا میں بیٹھ کر آرام کرتے تھے اب کئی جگہ و پیڑ دکھائی بھی نہیں دیتے مجھے بچپن یاد آتا ہے ہمارے گھر کے سامنے ایک ہمارے گھر کے سامنے ایک نیو کا پیڑ تھا گرمیوں میں اس
لوگوں کا لالچ اتنا
ہلو
رہے ہیںتے تھے کہ چلو پیڑ نہ کاٹیں گے تو کم سے کم اس اس سے کیا ہے کہ پھل نہیں تو کم سے کم چھایا تو دیں گے ہی لیکن آج کے ٹائم پہ انسان کا لال اتنا بڑھ چکا ہے
کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ پھل نہیں دے رہا ہے پیڑ تو یہ ہمارے لیے بیکار ہے پہلے اتنے زیادہ پیپل کے پیڑ ہوتے تھے لیکن آج کے ٹائم پہ آپ کو کہیں پر نہیں ملیں گے اتنے زیادہ پیپل کے پیڑ برگد کا پیڑ نہیں دکھے گا اسی لیے آپ نے دیکھ ہوگا کہ بہت سارے پشو پچیا نہ وہ کیا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے گھروں میں آ کے گھس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ان کے گھر تو اجاڑ دی ہے
جی جی جی صحیح کا فرمایا آپ نے بالکل ان شاء اللہ مجھے بھی اپنا ایک بچپن یاد ہے کہ پہلے گاؤں میں بڑے نیو کا مطلب کہ نیو کا میرے گھر کے سامنے ایک نیو کا پیڑ تھا گرمیوں میں اس کی ٹھنڈی چھایا پورا پریوار بیٹھا تھا پچیوں کی چہر چچٹ سن کر من کو سو جاتا تھا ہمارے یہاں بھی ایک آم کا پیڑ تھا اور ہر سال اس میں بہت سارے آم لگتے تھے صرف ہمارا پریوار ہی نہیں پڑوسی راگیر بھی اس کا لابھ اٹھاتے تھے یہی تو پیڑوں کی خواہش ہے ہی کہ بنا کسی بد باؤ کے سب کو لابھ پہنچاتے ہیں انسان جانور اور پچی سبھی کو اسلام میں بھی پیڑ لگانے اور دھرتی کی بھلائی کرنے کو اچھا مانا گیا ہے اگر کسی پیڑ سے پت لوگ کو پچیا جانوروں کو فائدہ پہنچے تو اسے نیک عمل سمجھا جاتا ہے بات تو ایک دم صحیح ہے کہ انسان کو اور بھی پرریرنا ملتی ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے اور ان کی دیکھ بھال کریں پر آج کل انسان ایسا بالکل نہیں کر رہا وہ پیڑ لگا کم رہا ہے کاٹ زیادہ رہا ہے
جی جی یہ تو ہے ہی جیسے آپ نے نا دیکھا ہوا کہ جب بھی کوئی روڈ بنتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے پیڑوں کو ہی کاٹا جاتا ہے پیڑوں کو کاٹیں گے اس کے بعد وہاں پر ڈاور بچھائیں گے اور اس کے اس کے بعد ضرور بنے گا کوئی بھی ہوٹل کوئی بھی ہوٹل بنائیں گے کچھ بھی بنائیں گے جیسے ابھی اپ نے ایک آندولن دیکھا ہوگا مدھیہ پردیش میں وہاں پر کیا ہے کہ ڈیم بنا رہے ہیں ایک ڈیم بنانے کے لیے آس پاس کے گاؤں والوں کو ہٹایا جا رہا ہے وہاں سے لگ بھگ س ستائیس گاؤں کے لوگوں کو اٹھا اٹایا جا رہا ہے باقی ستر اس گاؤں کے جتنے بھی ہریالی ہوگی پیڑ پودے ہوں گے وہ سب اسی میں چلے جائیں گے کیونکہ ڈیم چھوٹا موٹا نہیں بنتا بہت بڑا بنتا ہے اس سے کیا ہے کہ پرکتی کو بہت زیادہ نقصان ہو ستائیس گاؤں کی جگہ آپ دیکھ لیجیے کتنے جنگل کو کاٹا جائے گا بہت زیادہ نقصان ہوگا تو وہاں پر کیا ہے لوگ آندولن کر رہے ہیں ابھی وہ کیا ہے کہ ندی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ سرکار اس کو واپس نہیںلے گی ہم یہیں پر لیٹے رہیں گے
ابھی اپ نے